ہیلو ولیک م السلام بھائی
وعلیکم السلام کیا حال چال کیسے یاد کیا؟
سب بڑھیا ہے بھائی گھر پہ سب کیسے ہے
ہاں سب ٹھیک ہی ہے امی ابو آپ کے
سب بڑھیا ہے اچھا ہے کیا کر رہے ہو
ابھی تو کچھ نہیں کر رہے تھے ابھی مطلب ایسے ہی سمئے ملا تو تھوڑا مطلب آپ سے بات کرنے کا سوچ ہی رہا تھا تھا تک آپ کا آ گیا
او بھائی
آپ اپنا ب ت یہ امی ابو کا خیال رکھھیے تبعتبت ٹھیک ہے ہ کا
ہاں ٹھیک ہے ابھی دو دن پہلے تھوڑا طبیعت خراب ہو گیا تھا تو ابھی دوا کھا کے سوئے ہوئے ہیں
کیا ہوا تھا
ان کو وہی فیور ہو گیا تھا بخار لگ گیا تھا بخار
اور بخار ہو گیا تھا
ہاں
ابھی موسم بھی کافی مطلب کہ ادلا بدلا ہے جس کے کارن بخار اور سردی زکام تو عام بات ہو گئی ہے ابھی
بھی موسم کا بدلاؤ ہوا ہے نشی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئے ہیں تھوڑا
تو پھل یہ سب کھلائیے امی کو اور مطلب کہ باہر دھوپ میں کم ن کرنے دیجیے ٹھنڈ میں یا بھی رہنے دیجے
ہاں ان کے پاس گ رہ سیوا پانی کر رہے ہیں اور کیا
ا گھر کے اس پاس مطلب کہ پیڑ پودے لگا لیجیے نیم کے پیر ام کے پیر چی کے پیڑ یہ س سب لگا لیجیے گا تو مطلب کہ اس سے آپ کو اسدھھی کا بھی کام کرے گا اور چھایا بھی رکھے گا اور کافی آرام بھی دھنا اور صوبا بھی بڑھائے گا گھر کا تو وہی کیجیے اس سے آپ کی ممی امی ابو کا طبیعت بھی ا اچ چرے ہاں ہاں ہمارے یہاں بھی سب ٹھیک ہی ہے سب کا پلی ہلو ہلو
ہیلو
ہاں سب کا پی لیے ہلو
کھانا ہاں کھانا پینا کھا لیا ہے
امی ابو کا لے
ہاں ا کا کا ک توئی یہ ابھی
اور بھائی جان بھائی بہانی لوگ
میں سب کئی سو گیا ہے
آفیو جگے ہوئے نا
ہاں
ا تو آپ کیا کر رہے ہو ابھی
ابھی نہیں کچھ بس ہو ہی میرے موبائل چلا رہے تھے سنیے نا
ہاں
تو کر رہے ہیں ابھی کہیں گھومنے نہیں گئے تھے کیا
ابھی تو آس پاس میں کہیں نہیں گئے تھے گھومنے کے لیے مطلب پلان تو بنا رہے تھے لیکن سمسیا سمے کا یہ سب اتنا پربلم سمسیا چل رہا ہے کہ نہ کبھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کبھی ہمارے دوستوں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے تو اسی کارن ابھی مطلب یہی سمسیا سمادھان ہے پر پلان تو بنا رہے جب مطلب کہ جب اگر ہمارے پ سمے ہوتی ہے تو کہیں گھومنے کا ہو سکتا ہے ابھی تو ویسے نہیں ہے کوئی بھی
ہوں
لداخ گھومنا ہے کشمیر گھومنا ہے وہاں کے بھائی جانوں سے بھیٹ کرنا تو مطلب اس لیے گھومنے کا تو کوئی گھوم رہا ہے لیکن ابھی تک ملا نہیں ہے اس طرح کی گھوم
ہاں
آپ آپ کا کیا آپ کوئی گھومنے گئے یا نہیں
نہیں ابھی تو ہم بھی نہیں گئے ہیں ابھی ہم تھوڑا گاؤں میں ہی رہ رہے ہیں نا ادھر گاؤں میں ہی سائڈ میں ادھر ہے جو گھومتے رہتے ہیں گاؤں میں ہم کو گاؤ ہم کو گاؤں میں ہی اچھا لگتا ہے
ابھی کے وقت میں تو گاؤ ہی سب سے اچھا طریقہ ہے ڈھنگ کا نہ زیادہ دھوپ ملتی ہے روڈوں پہ سڑکوں پر پر چھؤں ملتی ہے اس کے بعد پیڑ پودے کاپی اچھا پریاورن بھی کافی اچھا ہے پردوشن بھی کم دیکھا جائے تو ابھی تو سب سے اچھا گاؤں ہی ہے کھانا بھی اچھے ملتے ہیں سہر کے مقابلے نہا
ہاں گاؤں تو بہت اچھا ہے
ہمارے یہاں شہر میں تو مطلب کہ پانی بھی خرید کے پیجے کھانا بھی اچھے دام اتنے مہنگے ہوتے ہیں اور کھانا کا مطلب کہ سواد بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تو یہ سب اور اچھا نہیں لگتا وہاں پہ گاؤں میں تو آپ کو تازہ تازہ سبزی ملتا ہے تازہ پھل ملے گا ابھی ابھی کھیت کا ملتا فل تو کافی اچھا لگتا ہے ا وہ سب تو یہ سب دیکھا جائے تو ابھی گاؤں ہی اچھا ہے شہر کے مقابلے بس گاؤں کی تھوڑی اور گاؤں میں تو بھیڑ بھی نہیں ہے ابھی
ہاں گاؤں میں تو اچھا ہے تھوڑا بھی بھیڑ با رہا نہیں
ہ شہر میں تو اتنا بھیڑ ہے پھر اس کے پاس اور دگ سورگل ہے گاؤں میں تو سورگل اس سال میں کم سے کم دو سے تین بار آتی ہے شادی کے سمے تہوار کے سمے یہ سب کے س
ہاں
تہوار میں وہ والا مزہ نہیں ہے جو پہلے تھا
بی کھانا وانا بنا لیتے ہو
ہاں کھانا تو بنا لیتے ہیں
کیا کیا بنا لیتے ہو
ہم بنا لیتے ہیں جیسے دال بنا لیتے ہیں ہم چاول بنا لیتے ہیں سب ج بنا لیے اس اس کے بعد پنیر یہ سب بنا لیتے ہیں شاکاہاری بوجن بنا لیتے ہیں اور مانساہاری پکوان یہ سب سب بنا لیتے سب بنا لیتے ابھی کے حساب سے دھیرے دھیرے سب آ ج ہو گئی ہے
ہاں بائی
آپ بنا لیتے ہو
ہاں ہم بھی کھانا وانا سب بنا لیتے ہیں
اور کھانا بنا تو لیتے لیکن لیکن ابھی سواد وہ والا نہیں ہوتا ایک مطلب جو اچھے ہوٹل میں ہوتی ہے یہ وہ والا سواد نہیں ہوتا ہے
نہیں نہیں ہم تو اس سب بھی بنا لیتے ہیں ہمارا بھی کھانا کائیے کہ کبھی بہت اچھا باتا کہؤ میں
اچھا آتے تو کلانا
آئیے ہم ضرور کھلائیں گے آپ کو
اچھا آتے آئیں گے جب ہم آپ سائڈ آپ کے ایریا سائڈ آئیں گے تو سو پرتیشت آئیں گے پیسے بھی کر کے
ہاں ہاں آئیے اچھا ہے میں اب ایک بار کھائیے گا تو بار بار آئیے گا ایسا بناتا ہوں
ہاں ہاں آئیں گے ابھی تھوڑا سمئے نہیں مل رہی جس کے کن ادھر آنا جانا کم ہے جس دن سمئے ملے گی اس دن آئیں گے آپ سے مل کے آپ کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا کے جائیں گے
ہاں
اور سب بتائیے آپ اپنا آپ کا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے ابھی زندگی میں
پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہا اور ابھی جو میں ٹویلھ کلاس کا ہوں تیاری کر رہا ہوں ابھی ایگزام پڑنے والا ہے
ا تب تو صحی ہے پھا آنے والی ہے تب تو تیاری بہت ضروری ہے پر اچ اچھا س لکھیے گا کیا وگان ہے نا بایو مطلب جیو وجان ہے اور
بوتیکی ہے بوتیکی ب ک بھی جان سن س یہ اور ہند بھی اور یہ انگلش یہ سبجیکٹ ہے
ہاں مطلب کہ ہندی انگریجی جیو وجیان رسان شاستر گنیت یہ سارے کیا سب سب سے زیادہ پسند آتا ہے ابھی کے حساب سے
ابھی تو ہم کو بایولوجی جی و جان اچھا لگ رہا ہے
ا تو اچھا سے پڑھائی کیجیے بای جیو وگیان اور ملب مطلب کہ جیو و جیان پڑ کے ڈاکٹر بننا ہے نا
چکسا ہاں وہی بننا ہے
ہاں تو سحیح اچھی بات ہے سماج سیوا کرو گے اچھے جگہ نوکری مل جائے گی
ہاں کوشش تو پورا کروں گا
تو کیا مطلب اس کے لیے نیٹ کی تیاری کی جاتی ہے نا
ہاں ہاں نیچ ہوتی ہے ہاں یہی نیٹ یہی
جی تو م مطلب کہ اب وہ انجینئرنگ کے لیے ہوگا
انجینئرنگ کے لیے ہو گیا وہ یہ سب سے ار پہ ہوتا ہے ڈوٹری کے نیٹ ہوتا ہے نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے نا وہ سب سے ٹاپ لیول کا ہوتا ہے
او تو آپ کی تیاری اچھی سے چل رہی ہے
ہاں ابھی تو بہت اچھا چل رہا ہے تیاری
او تو تیاری کیجیے نکل جائے گا تو اچھی بات ہے اچھی جگہ نوکری مل جائے گی جیون بن جائے گا
ہاں ہاں
اور اس کا جو پوشاک ملتا ہے وائٹ اجلا کلر میں وہ کافی اچھا لگتا ہے
بہت بہت اچھا لگتا کہ
ہاں کافی پت سمسیا یہ ہے کہ اب کافی لوگ ڈاکٹر چکیسک بن رہے ہیں
ہاں میرا سپنا ہے اس کا اسکولینا وہی
ہاں سپنا اس کو پورا کرنے کے لئے کڑی محنت کرے اچھا سے اچھا سے محنت کیجیے محنت کرنے ا سب اپنا ہے تو محنت کرنے سے ہو ہی جائے گا کس بھی
بھائی تمہارا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
ا میرا ٹھیک ہی چل رہا ہے مطلب کہ کبھی پڑھائی بھی چل رہا ہے کمائی بھی چل رہا ادھر کام چل رہا ہے ادھر پڑھائی چل رہا دونوں ساتھ میں چل رہا ہے اس کے لیے مطلب کبھی کبھی پڑھائی زیادہ چلتا ہے تو کبھی کمائی زیادہ چلتا ہے ابھی مطلب دونوں ایک دوسرے پہ کبھی ایک ایک زیادہ بھاری ہوتا ہے تو کبھی دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے
ہاں ہاں
نیمت روپ سے نہیں چل رہا
ہو بھائی
اور ب تو دوستوں سے گاؤں میں دوستوں سے مل ہوگ
ہاں دوست و بیٹ ملاقات سب ہوا ہے بہت اچھا لگا ہے ملاقات ہو کر
ہ
ہاں
کافی دن بعد کوئی کوئی دوستوں سے ملے ہو
ہاں بائی وہاں پہ ایک میرا دوست تھانا میں اس سے ملا ہوں وہ تو ہم کو پہچان میں نہیں آ رہا تھا وہ میرا دوست یار اتنا بدل گیا ہے وہ
ہاں کافی دنوں بعد جو مطلب کہ شہر سے گاؤں جاؤ گے تو یہی حالت ہوگی اور ایک جگہ نہیں یہ ہر لوگوں کا کام ہوتا کئی دن بعد
ہ وہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا یار وہ ہے میرا دوست پھر بعد میں بات کی تو وہ بولا ہاں میں ہی ہوں اس کے بعد بولا وہ یار کیا بتاؤ اس کو
ہ یہ سب چلو ٹھیک ہے تو آپ ممی اب ابھی ابو کا خیال رکھنا پریوار کے سدسوں کا خیال ل رکھے
ہاں ہاں یہ چء اللہ بھائی چء اللہ اوا